السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
ست بجان ٹھیک ہو
الحمد للہ بھائی جان
بھائی جان گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ بھائی جان آپ کی امی جان ابا جان بابا جان دادا جان بھائی جان سب ٹھیک ہے بھائی جان
جی بھائی جان آج کا ٹاپک جو رہنے والا ٹائم مینجمنٹ پہ رہنے والا ہے ٹھیک ہے بھجان
ماشا اللہ بھ جان بہت ہی اچھا ٹاپک ہے بھائی جان وقت کے وقت پاپندوناا چی نہ کو وہی بھائی جان وقت کا پابند کرنا چاہیے ہر ایک انسان کیونکہ جو وقت نکلتا ہے بائی جان وہ و بھائی جان اگر ہم بات کریں گے وقت کی پابندی وقت کی پابند ندے ہمیں بائی جان ایک اچھے مطلب جو ہمیں مطلب قرآن میں بے بجان نماز اگر ہم نماز پڑھ گ بجان تو پنیماس سے میں یہ پت چلتا ہے کہ وقت کا ہم پاابند بن جاتے بھ جان اور ہمیں ہمارے
ہم وقت پہ نماز پڑھتے ہیں بھشن بھائی
وہی بھائی جان کی ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے بھائی جان اور ہمیں پھر پتا چلتا ہے کہ وقت کی قدر کرنا کتنی ضروری ہے ہمارے لیے بھائی جان
جی بھائی جان جی جی
تو بائی جان اللہ تعالی نے ہمیں اس پانچ وقت نمازوں سے نوازا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں پانچ وقت نمازوں کا پابند ہونا چاہیے کیونکہ جو ہمارا وقت ہے وہ بہت زیادہ قمتی ہے اگر ہم دیکھیں گے بھائی جان کے دنیا کو چھوڑو بھائی جان اگر آخرت کی بات کریں گے ہم تو آخرت میں ہماری جو اعمال ہے نیک اعمال ہے وہ گنی جائے گی بھائی جان تو ان وہ نیک عمل کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے جو کہ ہم آج کل کے لوگ کیا کرتے اپنا جو وقت ہے وہ ہم پیسے کمانے میں لگاتے ہیں کو جو ہمارے جو اعمال لاسٹ میں اللہ تعالی کو اللہ ت الگ
جی حلل کی کمائی ہو تو کوئی اعتراض نہیں ہے پیسے کمانے میں
بھائی پیسے کمانا ہے لیکن پیسوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ایمان پہ بھی دھیان رکھ
دین پہ بھی ہم کو تھوڑا سا چلنا چاہیے جی بھ جان
بھائی جان پیسے آپ کے ساتھ نہیں اترے گی آپ کے ساتھ اترے گی آپ کی نیک مال ات یں گے بھائی جان تو وہ نیک امال آپ جب کرو گے تبھی اپ اللہ تعالی کے سامنے مطلب کھڑے ہو تو اسی لیے اسی لیے چاہے ہمیں بائی جان کے وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے ہمیں پیسوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں زیادہ پسے اگر ہم ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ دیں بھائی جان تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ ہم گمراہ بھی ہو سکتے ہے بھائی جان ہم دین سے بھٹک سکتے ہیں بھائی جان آج کل ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی بولے گا کہ آپ کو رات بھر کام کرنا پڑے گا
یا دن بھر اور رات بھر پارٹ ٹائم کرنا پڑے گا آپ کو تھاؤزینڈ یا دو تھاؤزینڈ ملیں گے تو ہم کیا کرتے بھائی جان ہم بنا سوئے بنا کھائے ہم رات بھر جاگتے لیکن اس کام کے چکر میں ہم میں یہ جو جس میں مطلب دس منٹ لگتی ہے نماز میں ہم وہ بھول جاتے ہیں بھائیشان تو جو وہ دن بھیت دن بھیتتا ہے بھائی جان
آپ کو بولوں گا کہ ٹائم مینجمنٹ کی تھوڑے سے میں آپ کہ آپ کو تھوڑی سی مطلب کچھ باتیں بولنا چاہوں گا ٹھیک ہے بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان
جی بھائی جان پہلے ہم بات کریں مطلب ہر دن شروع کرنے سے پہلے ایک انسان کے پاس مطلب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک مطلب ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہہ ضروری مطلب کام پہلے کرو
صحیح بھائی جان
پھر چھوٹا کام جو ہے وہ بع میں کرو جیسے کہ میں بول رہا ہوں کہ اگر ایک انسان مطلب میرے حساب سے اگر ایک انسان اس کوہ انسان اس کو پہلے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہوتا ہے ایک شیڈول بنانا ہوتا ہے اپنی لائف کا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں جیسے کہ آپ نے بولا صبح صبح مطلب نماز پڑھنی چاہیے ہمیں پھر ہمیں مطلب م اپنی مطلب اس سے پھر ہمیں مطلب رننگ کرنی چاہیے ایکسرسائز کرنی چاہیے ہمیں پانی پینا چاہیے صبح صبح اور ہمیں جو مطلب کچھ بھی کام ہے پہلے وہ کیا کریں پھر جو امپورٹنٹ سارے مطلب سب سے زیادہ امپورٹاینٹ ہے وہ پہلے کیا کرے مطلب فر جو چھوٹا كام ہیں وہ بعد می کیا کرے کوکی آپکو بھی پتاہ ہوگا صبح صبح انسان کا دماغ جو فریش ہوتا ہے
صحیح فرمایا صحیح فرمایا آپ نے بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے ٹائم مینجمنٹ کا بھائی جاں یہ بچے سے لے کے بوڑھے تک کا مطلب ہر کوئی مطلب وقت کا پابند ہونا چاہیے دیکھیے اگر ہم بچے بچوں کی بات کریں گے بھائی جان جب وہ پڑھائی سے آتے فار ایگزامپل اسکول سے آتے ہیں وہ اگر وہ ٹائم ٹیبل بنائیں گے کہ ہمیں ایک گھنٹہ پڑھنا ہے آدھا گھنٹہ یا فون چلانا ہے یا پھر ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ کھیلنے جانا ہے بھائی جان اس سے کیا ہوتا ہے جو ان کا ٹائم ہوتا ہے وہ مینیج رہتا ہے بھائی جان ایک بھی منٹ مطلب ایک بھی سیکنڈ ان کا ضیاء نہیں ہوتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے دیکھو آج کل کے بچے کیا کرتے ہیں اگر وہ اسکول سے آتے وداؤٹ جو ٹائم ٹیبل نہیں بناتے وہ سوچتے ہیں کہ ابھی ایک گھنٹہ پہلا ہم مطلب فون دیکھیں گے پھر بعد میں پڑھیں گے
تو ایک گھنٹہ وہ فون چلاتے پھر ایک گھنٹے کے بعد وہ بولتے ہیں کہ ہم سوتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ من میں کیا ایک گھنٹہ سونے کے بعد پھر پڑوں گا تو ایسے کرتے کرتے ایگزام تک وہ ایسے ہی بولتے ہیں کہ کل پڑھوں گا پرسوں پڑھوں گا لیکن وہ پڑھتے نہیں ہے بھائی جان پھر لاسٹ میں کیا ہوتا ہے بھائی جان ایک ساتھ ان کو ایک ہی دن میں پھر سارا کا سارا پڑھنا ہوتا ہے جس سے ان کو قدر آتی ہے کہ اگر میں نے اس ٹائم ایک کوشچن پڑھا ہوتا تو مجھے اتنے سارے کوشچن ایک ہی دن دو تین گھنٹوں میں نہیں پڑھنے ہوتے بھائی جان
جی بھائی جان جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ
یہ تھا بھائی جان چھوٹے بچوں کے ریلیٹڈ پڑھائی کے ریلیٹڈ تو اگر ہم دیکھیں گے
جی بھائی جانب اب میں یہاں سے بولنا چاہوں گا کہ مطلب ٹائم ٹیبل مطلب کیسے ہم فالو کریں گے اب جو وہ ڈسٹیکشن ہے نا بھائی جاں اس سے بچنا چاہیے ایک انسان کو جو کام کے وقت جو ہوتا ہے نا بھائی جاں
ماشاء اللہ بھائی جاں
کام کے وقت انسان مطلب انسان کو موبائل مطلب موبائل نہیں چلانا چاہیے سوشل میڈیا کا یوز نہیں کرنا چاہیے اور فضول باتوں کا تو مطلب فضول باتوں کا تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے ذکر کام کے وقت دیکھو بھائی جاں نظر ہے مطلب اگر مطلب کام انسان کام کر رہا ہے اس کو اتنی مطلب عقل ہونی چاہیے کہ میں ابھی کام کے وقت کام ہوتا ہے اور بات کے سمے باتیں ہوتی ہیں کیونکہ اگر وہ کام کے کام کے وقت اب کام کے وقت آ بھائی جان وہ بات ہی کرے گا تو کام کیسے ہوگا پھر بھائی جان
صحیح فرمایا آپ نے بچا دیکھو یہ یہ کیسے
ہو اور ہوتا ہے جی بھائی جان جی ماشاء اللہ اور ہر چیز کے لیے میں یہ بھی میرا کہنا ہے بھجن نہ کہنا سیکھ لو آپ بھی بھجن کیونکہ آپ کو میں نے پتا آپ کو پتاہ میں نے کیا یہ کیوں بول آپ کو نہ کہناا سیک لوں
بھائی جان آپ
چونکہ بسان ہر چیز کے لیے ہم ہاں نہیں کرنا ہوتا ہے آپ کو پت ہے کیوں
بھائی جان میرے کو آپ کی بات آ رہی سمجھ کے اگر آپ کو کوئی فرینڈ بلاتا ہے آپ بول ہاں میں آ رہا ہوں کھیلنے پھر کوئی بولے گا ہاں گیم کھیلتے ہاں میں کہ رہا ہ
جو کام ضروری ہے نا بھائی جان اس کے لیے جاؤ جو کام نہیں ضروری ہے اس کے لیے کیوں ہاں کرنا ہے بائیان
ماشاء اللہ بھائی
دیکی وجہ جیسے کہ آپ کبھی مطلب میں ایک ایگزامپل دوں گا آپ کو آپ پہلے مطلب گرمی میں جاتے ہو دو مطلب تین دن میں آپ تین مطلب لگاتار پکنک اسپاٹس پہ جاتے ہو جاتے اورن بھ جان تو اگر آپ کو اگر آپ کو مطلب جو فادر ڈے ہوگا نا اگر آپ کو کوئی پھر بولے گا کہ آ جاؤ پھر سے مطلب وہ آپ کو سوچنا ہے اس وقت کہ میں تین دن میں تین دن ہو مطلب پکنک پہ آیا ہوں تین دن لگاتار اب میں اس کو نہ مطلب ہمیں مطلب میں اس
ارے صحی فرمار نہیں میں سنیے اپ میرا بھ جان بھ جن آپ نے صحی صحیح فرمایا ہے کہ نہ کرنا سیکھنا چاہیے دیکھو بھ جن یہ نہ ہم کب بولیں گے یہ نہ ہم تب بولیں گے جب ہم نے مطلب اچ اچھے سے شیڈول ہم نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوگا اگر ہم نے ہم جب ہم جب ہم اپنے روم میں بیٹھتے بائی جان اگر ہم ٹائم ٹیبل ایک چارٹ پہ بنائیں گے نا یا فون میں رکھیں گے اپنا ٹائم ٹیبل تو اس سے کیا ہوگا آپ کو یاد گا کہ کس ٹائم پہ آپ کو کیا کرنا ہے جس سے آپ کو ناک پھر سوچنا پڑے گا کہ مجھے ہاں بولنا یا نہ تو اس کے اس سے بہترین یہی آپشن ہے کہ بھائی جان آپ ایک ٹائم ٹیبل بناؤ مخصوص ٹائم رکھو ہر کسی چیز کے لیے کھیلنے کھیلنے بھی جاؤ اس کے لیے بھی مطلب مخصوص ٹائم دو عبادت کے لیے بھی ٹائم دو اگر آپ کام پہ جاتے ہو اپنے کام پہ بھی ٹائم دو بائی چانس اور خاص کر اپنے صحت پہ بھی دھیان دے بھائی جان کیونکہ پہلیے صحت ہے پہلیے صحت ہے
پھر کام ہے جی بھائی جان جب شحید ہوگا تبھی تو کام ہوگا بھائی جان اور یہاں سے میں اور ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کو اگر کوئی بھی انسان کو کام پڑے گا نا بھائی جان چاہے کوئی سا بھی کام ہو کم سے کم ایک انسان کو پانچ دس منٹ مطلب بریک لینی چاہیے کہ کیونکہ انسان مطلب انسان آخر کب تک کام کرے گا تھک بھی جاتا ہے انسان تبھی میں بول رہا ہوں کہ ایک انسان کو اپنی صحت کے لیے بہت ہی مطلب اسٹرکٹ رہنا ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ خود کی صحت کے لیے مطلب اچھا ہے جو مطلب میں یہاں سے بھی کہنا چاہوں گا آپ کو جو سبزی باہری کام ہے نا بھائی جان مطلب جو ساری مشکل لگتا ہے مطلب کام کرنا مطلب اس کو بانٹنا مطلب اس کو شیئر کرنا کیسے ہم کریں گے جیسے بھائی جان آپ کا کوئی فرینڈ ہے آپ کو اب کوئی کام ہے جو آپ مطلب اکیلے نہیں کر پاؤ گے آپ اس کو شیئر کیسے کر سکتے ہو آپ اپنے فرینڈ کو بولو کہ بھش کہ میرے یہاں آؤ تھوڑا سا کام ہے مجھے تھوڑا سا ساتھ دو وہ تھوڑی نا آپ کو منع کر پائے گا بھائی جان
صحیح فرمایا آپ نے بھائی جان بھائی جان دیکھیے
اسی بولتے ہیں کام کو مطلب شیئر کرنا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا جی بھائی جان میں آپ کو بولنا چاہوں گا یہاں سے ا مطلب
ہلو بھائی
جی بھائیان اگر میں یہاں سے میں ایک بار بولوں گا لاسٹ میں ب بات بولنا چاہوں گا جی بھائی جان جو انسان کے دماغ میں ہوتا ہے نا بھائی جن کل کروں گا اس کے بعد میں کروں گا وہ نہیں ہوتا ہے بھائی جان جو جو مطلب جو سوچا ہے نا جو کرنا ہے آج ہی کرنا کرنا ہے اور کیوں نہیں کرے گا انسان
بھائی جان میری بات میں لاسٹ میں بھائی جان آج کل انسان کیا ہو گیا بھائی جان آج کل انسان ہو گیا لالچی اس لالچ کے چکر میں پیسوں کے چکر میں بھائی جان انسان کو اپنا صحت پہ جو دھیان دینا چاہیے وہ نہیں دیتا ہے بھائی جان جس کی وجہ سے پہلے تو وہ انسان بہت سارا پیسہ کماتا ہے اوور ٹائم کام کرتا ہے پھر لاسٹ میں کیا ہوتا ہے بھائی جان جو اس کی عمر ہوتی ہے آرام کرنے کی پھر اس میں وہ پھر بیمار پڑتا ہے یا آج کل آپ دیکھو گے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان میں بہت ساری پرابلم ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے بھائی جان وہ اس سے ہوتی ہے کہ کیونکہ ان کو لالچ ہوتی ہے پیسوں کی اگر ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے ایک گھنٹے کام کرنے کی تو وہ ایک گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں پیسوں کے چکر میں جس سے ان کا جو شات ہے وہ بگڑ جاتا ہے بھائی جان تو ہمیں چاہیے ہر کسی کام میں چاہے وہ عبادت ہو گھر میں ہو گھر والوں کے ساتھ ٹائم ڈپینڈ کرنا وہ چ اسکول میں ہو یا کسی آفس میں ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہر ٹائم ہر ایک سیکنڈ کی بھائی جان قدر کرنی چاہیے آپ سے بات کر کے کہ بہت اچھا لگا بھائی جان ملتے ہیں کسی نئے موضوعہ
جی جی بھائی جان السلام علیکم